ہلو
شام ٹھیک ہے آپ
کیسیے ہیں ہاں کہریی آپ بتائیں کیسے ہیں
ٹھیک وہ
اور گھر میں سب کیسا
گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
بس اللہ کا شکر ہے اور بتائیے کیسے چل رہی ہے اس کی تیاری
بس بڑھیا گرمی میں جو ہے حال بے حال ہے
ہاں یہ تو ہے گرمی تو بہت ہو رہی ہے
ہاں اور پھر عید کی تیاریاں اور زیادہ ہوتی ہیں تو اور گرمی سے پریشانی کام زیادہ کام زیادہ ہو جاتا اور شدید ایک دم گرمی ہو رہی ہے
ہاں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور پھر کام وگ کرنا پڑ رہا ہے گھر میں
ہاں وہ تو ہوتے ہی ہے اور پھر ہمارے گھر پہ تھوڑا پینٹ وہ وغیرہ ہوا تھا تو اس ویرح سے اور زیادہ تھا
اچھا ہاںائے س یہ پائی سمیر لوگوں سے ج یہی ہمارے گھر میں چل رہا ہے صفائی وفائی ہو رہی ہے
اور صفائی جتنی کر لو کم ہے یہ یہ رہ گیا وہ رہ گیا بس ایسے چلتا
ہاں یہ رہتا ہے اور شاپنگ واپگ ہوگئی تھ نی
ہاں شاپنگ گرمی میں دل تو جاتا نہیں ہے لیکن وہی تھوڑے کاٹن وغیرہ کے
اچھا ہاں بڑھیا ہے یہی صحی بات بیر گرمی میں
ہوں اور کام میں دل بھی تو نہیں جاہا
ہاں سحی کہ رہ ہے
یاار تو بس بیٹر ہو تیار ہ گے تو
ہاں جی جی اور اوررگرتائ
اور آپ کی ہو گئی شاپنگ
ہاں جی جی ہماری تو ہو گئی بس چل ہی رہےتے آج بھی میں مارکیٹ سے آئی تھی شام کے ٹائم
اچھا گرمی بھی تو کتنی اور مارچ کتنی بھیڑ اس
بھائی مارکیٹ میں تو بہت بھیڑ چڑ رہی ہے اور ہمانے پ ایسسی پھول پھول ہو رہی ہے نا
ہاں فری میںیسے ف ہاں فری میں بٹتا ہے ن سمان نہیں ایسا
ہاں س ای س ہی لگا پنا جس سے بنڈاراتا
ہ ہ ہاں ہاں ہاں لیڈیز کو بھی چاہیے نا پھر ہر چیز جو ہے میچنگ میچنگ ہونی چاہیے اکن میں بھیھر پاگل ہو جاتے ہیں
اور ساریے دکان کاس بھیڑ لگی پڑی ہے نا بہت زیادہ مطلب سلیپرس کی لو جری کی ہاں پھر شادی کے سیزن میں ہے پھر یہی ہے نا چل جائ
وغیرہ ہو جائے تو تھوڑا سکون
ہاں موسم موسم تھوڑا ٹھیک رہ جائے گا مگر بارش بھی یی تھوڑی بہت ہوتی ہے اور پھر اس میں وہ گھمس
گھمس ہاں اور زیادہ بھپکسا نکلنے لگتا
اور بھتہ سا نکلنے لگ جا ہے بہت زیادہ گرمی میں میں حالت بکار جاتی ہے
ہاں اور پھر کتنے زیادہ لوگ اب تو بیمار بھی پڑ رہے ہیں مر رہے ہیں
ہاں گرمی کی سکتےر ت میں تو بہت کا بیھا بول دی تھ اور لوڑ چلتی ہے نا
ہاں فورن لگ جاتی ہے ہ تو اچھا ہے بچوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں گھر پے ہیں اسکول میں تو ڈریس وغیرہ پہنتے اور زیادہ بچے بےچے گرمی میں ہی رہتے
ہاں ہاں یہ تو صحیح کہ رہی ہو آپ ایس ہوتا ہے گری میں پھر چھٹی چل رہی ہے پھر ایگزام وگزام سے یہ اری سرنییا لگوں تو
ہاں
ہوں
اب تھوڑا بارش بول تو رہے ہیں کہ شاید ایک دو دن میں ہو جائے بارش
اچھا ہاں مگر تین چار دن سے گرمی گ ٹمپریچر
بہت زیادہ ہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے وہی اب تو زیادہ گرمی ہوگی تبھی بارش شوگی وہ پورا جوس نکال کے نا تب
ہاں صحی کہہ رہی ہاں ایس ہوتا ہے اور بتائیں
اور لائٹ بھی پریشان کرتی ہے پھر زیادہ گرمی ہو تو
ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہو لائٹ باربار آنا جانا پڑتا
ہاں ہمارے سائڈ کا ٹرانسفارمر خراب ہو گیا پھر رات کو رائٹ آئے گی ایک بجن پہلے بارہ ایک بجے پھر وہ ٹرانسفارمر جو نیو لگا اس میں جو ہے وہ اتنا کم وولٹیج کا لگا وہ یہاں کے سائڈ کا لوڑی نہیں اٹھا پا رہا تھا پھر دوسر لگا نسٹ ڈے ابھی لائٹ ج اتنی پریشان کرنی آ رہی ہے جا رہی ہے
ہاں ایسے ہوتا ہے کہا یہاں بھی ایسی لائٹ کرتی ہے کہا بہت زیادہ گرمی رمی ہو رہی ہے اور پتہ ہے تو صبح ہی مارکٹ میں چل رہیوں کیا مل رہا ہے مارکیٹ ان کی عید کی شاپنگ ہی ختم ہوئی ہوتی ہے ان کی ع ہاں س کہ رہے ان کی شاپنگ کی ختمات ایک تو ہمارا جانے کا دل نہیں کرتا صبح سے ہاں اور ہ ج مارکیٹ لگتے ہے می سائڈ ہے تو وہ جب پہنچ جائیں گی اور پ
ہاں ہماریے سائڈ بھی لگتی ہے منڈے منڈے میں لگتی ہماری منڈے مارکیٹ تو وہاں پہ بھی اتنی لیڈیز اتنی لیڈیز رہتی ہیں بھائی بہت زیادہ مط مطلب گرمی میں بھی یہ نہیں ہے یہ دیکھ کے ہی نا انہیں مطلب ایسا کیسے ہاں کیسیے کھڑیا بیچاری یہاں پہ دھوپ میں
ایسے ہوتا اور یہید اتنی شاپنگ کر رہی ہے نا پتا نہیں پتا نہیں کتنی لگ
اچھا جو وی نارمل والی عید ہوتی ہے جو عید الفطر ہوتی ہے مطلب ٹھیک ہے چلو شاپنگ اب یہ تو مطلب ہاں اب اس میں اتنی ہاں اس میں اتنی ہاں اس میں اتنا وہ نہیں ہوتا ہاں کوٹن ایسے کاٹن کے کپڑے بھی پہنو نا نیو نیو کپڑے وہ بھی چھپتے ہیں دد نہیں کرتے پہننے کا بس یہ رہتا ہے تھوڑے مہمان وغیرہ گھر پہ تو تھوڑے ٹھیک سے کپڑے پہنے ورنہ دل چاہتا ہے وہ ہاں ورنہ دل چاہتا ہے وہ جو کپڑے ہیں نا ایک دم ملائم وہ والے پہنو ہاں وہی وہی لیکن پھر ہاں ہاں انہیں میں ملتا ہے بالکل نیو پہنو نا بہت زیادہ چپتے ہیں ان میں اور آلکس وغیرہ سا آتا ہے اور ہ ہ ہ
امی گھر میں ایسے ہی رہتے ہیں
ہاں لیکن یہ مہمان وغیرہ آتے ہیں تو پھر صحیح سےح ہی رہنا پڑتا ہے ان نے سوچیں گی کام والی لوگ توز کر گی
عید عید تو ایسے تو ہوتا ہے
ہاں کیا
گول ا پہ ایسے تو ہوتا ہے
ہاں
یہی سب کام وام چلتا رہتا ہے
ہاں پھر یہ ہے پھر ہمارے فیسٹیول بھی دو ہی ہوتے ان میں پہن لو کوئی اور تو ہوتا نہیں ہمارا فیسٹیول
زا چھاپ ہاں یہ سارا د لان سے مناائی جات ہے
ہمارے دو ہی ہیں ویسے بھی فیسٹیول تو بس یہ اس میں تیار ہو جاؤ لیکن بس گرمی گرمی سے حالت خراب رہتی ہے
مگر یہ فیسٹیول میں تو سردی میں نہیں آ کر
ہاں لیکن دیکھو اب نیکسٹ ایئر تھوڑا تھوڑا صحیح ہو جائے گا موسم عید تو پھر بھی صحی عید تو پھر بھی صحیح موسم میں آئی تھی ہاں ہاں اب جو ہے نیکسٹ ایئر آئے گی تو وہ اور زیادہ اچھی
وہ اور زیادہ اچھے رہئے گی صحیح سبھیی میں پڑیں گے نا پھر اس ٹائم بار رمضان
ہاں اسٹارٹنگ میں آ جائیں گی پھر تو فروری میںٹارٹ
ہاں پھر تو اسٹارٹگ میں نا ب سی سیا لوگ دماغ خراب لگا ہے تو فرمی و نا دمار باہر نکلنے کا دل نکل ب
ایک تو اسوال عید پہ نا کھانا پکانا زیادہ رہتا
ہاں یہ بات تو تم صحیح رہ رہی ہو اتنی گرمیوں میں انسان پ نہیں کہاں سرا سر سنائی ہو ما
ہاں ابھی مہمان دعوتیں کھانا پک کانا
ہاں سی ال ال
یہ گرمی اوپر سے حالت خراب اپنی اور
ایسا چلتا رہتا گرمی میں تو پتا نہیں کیس
ہاں بس یہ ہائڈریٹ رکھو اپ نے اپنی باڈی کو ہائڈریٹ خوب پانی پیو پول
ہاں سری رہ گر میں پانچ لییٹر پانی تو پی پینا ہی چاہیے
ہاں باڈی کو بہت زیادہ ضرور ضورت ہوتی ہے
سرک
باڈی بھی تو چپس ہواتی ہے اور پھر یہ نیمبو پانیی لو یا ایے ہی نمک چینی
ہاں ہاں سیس گڑ بنی بات
ارجی ہاں ورنہ باڈی بی ڈؤن ڈان سے لگ
ہاں صحی آال ہے سلوولو پی پ پسی وا بپا نا س جس
اگزامس ہو گئے آپ کے
ہاں سی گ رہ ہے ہلو
جی کھانا کھا لیا
ہاں یہ بھی کھا کر بیٹھاا سبھی پاریکم کھانا وانا کھا کر
اچھا کیا خیال
ہوں
کیا کھایا آج؟
آسے دال چاول بنائے
اچھا دس نہیں صحیح ہے گرمی میں تو
ہاں گرمی میں پت ہے ہلکی ہلکی چیزیں کھانے میں دل کرتا ہے چٹنی وٹنی ہو گئی
ہاں یہ بڑھیا لگتا ہے ایک دم دال چاول دہی پھلکی بنا لو بوندی کرایا تھا آلو کرایا تھا ہاں ہاں ہاں ہاں بڑھیا لگتی ہے وہ بھی ہاں ہم نے بھی کل بنائے تھے دال چاول ول تو یہ سر وغیرہ رائتا اور چٹن آام اسکی
ہاں یہ اچھا لگتا ہے پتا گ گرموں تو یہی تھا نا زیادہ بڑھیا لگتا
ہوں دہی پلکی بنا لو کھایا تو جاتا ہے نہیں گرمی میں
ہاں گرمی میں پتاہ کچھ کھائے بھی نہیں جاتا گرمی میں اگر گرم گرم کھانے لے کے بد لو تو ایسا لگتا تکین ہے دل بھی نہیں کرتا گانے کا ہاں ہاں تو گری میں تھڑا اور وہ بنتے تو سانوا دیکھ دیکھ پیڑ پ جاتتا پھر کچھ ک تھا ہاں بس بنتے بنتے ہی اسب دیکھتے
ہاں اور پھر یہ جو جو بناتا ہے نا وہ بچارہ تھک بھی جا ہے گرمی میں تو
ہاں اور ویسے تو ہم سبزی نہیں کھانا پسند کریں گے اور جب میں گوش ملے گا ہم گوشت کھانا نہیں پسند کریں گے ایحسین ہوتا ہے پھر یہید وال دن تو میں سبزی مانگ ہوں میں سب
اچھا ویسے میں کھاتا نہیں ہوں گوشت نہیں کھا تھا میں نارمل ڈیز میں بھی نہیں
اچھا
پسند نہیں مجھے مطلب کباب کوفتے تو کھا لوں گا ویسے ہے آئٹمس نہیں اور
اھے
ہمارے گھر پہ کم ہی کھاتے ہیں بس میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اس کو پسند ہے
اچھا اچھا
جی
اور بتائیں
بس اب کھانا وغیرہ ہاں سب ٹھیک بیٹھے تھے اب بس کھانا وغیرہ پورے دن کام کام رہتا ہے
ہاں
یہ کام وہ کام پھر تھوڑا لیٹ جاؤ بس اب ٹم سو تو تو لیٹ ہے لیکن یہ ہے بس لیٹ جاتے ہیں
جی جی ہاں یہ رہتا ہے
ہوں
اور کیا پرائن خرید کر اب آپ کا
لین تو کچھ نہیں ہے بس گھر پہ ہی رہیں گے
ہاں ہوتا ہی گیا ہے پھر گھر پہ ہی رہنا ہوتا
ہاں یہ بھی ہے ہاں پھر وہی گیس وغیرہ آتی ا
ہاں
ے کا ٹائم بھی نہیں ملتا کہیں
جانے کا ٹائم نہیں ملتا گھر میں سے گرمی دیک کر نکل لگ
نکلنے کا من نہیں کرتا ہاں یہ گھر پہ تو اپنے ہاں ایڈجسٹ کر لو گھر پہ مطلب کسی اور کی گھر پہ جاؤ تو پھر وہ اور زیادہ پریشانی سے لگتے ہاں وہی نا ہ گھر پہ تو پھر بھی ٹھیک ہے رہ بیٹھ رہ ہو
ہاں
بس گرمی تھوڑی کم ہو جائے
ہ اچھا چلو پھر ہم بعد میں بات ہیں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ وعلیکم السلام
تو ج ج